آواز کی آ رہی
ہ رہ ہ رہے ا رہ السلام و علیکم
السلام علیکم
میں یہ کہہ رہی تھی آپ بازار چلیں گے
جی ہاں بالکل چلیں گے
ہاں میں سوچا آپ چلو بچوں کو بھی لے چلو ساتھ میں
اچھا
کچھ شاپنگ کرے آتے ہیں کچھ سستا بازار لگائے خریداری کر کے آتے ہیں
جی ہاں بالکل چلیں گے بالکل خری ج چلیں گے
ہاں ایسا ہے نا اب بچوں کی مدرسوں کی چھٹیاں بھی پڑ گئی ہیں تو بچوں کہیں سیر سپاٹے پر لے چلتے ہیں کہیں سیر کرا کے لاتے یہ بچوں کو ا بچوں کو سیر کرا د لاتے ہیں کہیں بچوں کو اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل چلیں گے بچوں کو بھی ساتھ میں لے چلیں گے
ہاں تو پھر کہاں ج کہاں پہ جانے کا ہو ہے آپ کا
جہانا سب سے سستا بازار لگا کر پہ چلیں گے
بالکل مسجد کے پاس لگتا ہی ہے مسجد کے پاس لگتا ہے کناری بازار وہی سستا بازار لگتا ہے وہی ھر ریاستتی بازار لگتا ہے وہ تو پھر وہ اس ٹائم کشمیر چلتی ہیں گھومنے کے لیئے چلتے ہیں گھومنے کے لیے یہاں وہاں کا موسم تم بڑا ہی خوبصورت ہے
ہاں
بالکل کشمیر کی دنیا بے حد خوبصورت ہے
ہاں یہ تو صحی بات ہے کہ یا خوبصورت تو ہے
ا بالکل تو پھر چلیں گے وہاں بچوں کو لے کر ویسے بھی ویسے بھی تو کہاں روز مرہ کی زندگی میں یہ ٹائم کام کے لیے فرصت ملتی ہے پر تھوڑا سا وہ نکال کے ٹائم چلیں گے بچوں کو لے کے
ہاں جی بالکل چلیں گے ویسے تو اتنی گرمی ہو گئی ہے گرمی میں کہیں نکلنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہاں فرصد تک ہے کے پاس میں ہے
بالکل فرصت ہے ہی نہیں بالکل نہیں ہو ہو سک تو ب سب پٹ چلیں گے وہاں پہ بچوں کو تھوڑا سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا اور بچوں کا دل بھی لگ جائے گا ادھر بچوں کو گھما پھرا کے لے آئیں گے
ہاں آ ہے گے بچوں اور ج جٹھیک ہے م
بالکل بچوں کے لیے وقت تو نکل کل پڑھتا ہی ہے گھر میں سے کار روزمرہ کے کاموں میں سے ٹائم نہیں نکلتا ہے بٹ بچوں کے لیے نکالنا پڑتا تا ہے سور کو بھی چھٹی نہیں ہے بس اور بول رہے تھے کہ آپ بچوں کو لے کے جاؤ گھما پھرا کے لاؤ بچوں کو تسلی ہو جائے
اچھا ہاں نکال لیں گے م بوں کے لیے م آ مین نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا جی
بالکل بالکل ہاں بچوں کی بچوں کو پھر خاموشی ہو جاتی ہے بس جو پریشان ہو جاتے ہیں اپنے اس میں پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں بچے پڑھنے کا ہی پورا وہ رہتا بچوں پر تو اس لیے بول رہی تھی تھوڑا بچوں کو بھی سکون ملے گا وہاں جا کے
ہاں
ٹائم تو ویسے بھی ٹھنڈا ہے وہاں پہ ٹھنڈی پڑ رہی ہے کشمیر میں تو بالکل
یہ تو بہت کر اتنا وہ پھیلا ہوا ہے پردوشن وغیرہ بھی اتنی رہ ہے سانس بھی لییننے میں دقت خب رہی ہے
بالکل بالکل وہی تو کہہ رہی تھی ہ پہاڑو بھی بہتچ اچھا لگے گا وہ جنگلات ہیں وادیاں ہیں خوبصورت سندر سندر پہاڑ ہے ہرا وہ ہرا بھرا علاقہ ہے بہت زیادہ اچھا ہے ادھر
ہاں وہ سکول سے وقت گزرے گا بچوں کے ساتھ میں یا پھر منالی کی پلاننگ یا منالی کی پلاننگ کر ہیں منالی بھی چلتی ہیں پھر ب چو کو لے کے
بیٹھ کے بنا لیں گے اتنا بنا جانا ہے کہاں جانا ہے جگہ سے چلتی ہیں
اس سے ایک تھوڑا سا ایک نکاح تھا نکاح ہو جانے کے بعد ہی نکلنا ہوگا نکا کے کاموں سے فرصت مل جائے تو پھر نکلنا ہوگا ادھر بچوں کو لے جا کے
ہاں جی بالکل نکالتے ہیں کہا نکاح وغیرہ ہو جائے اس کے بعد مجھے بتا دینا کہ نکاح ہو گئے پھر چلیں گے کسی میں
جانے سے پہلے بازار بھی تو کرنا پڑے گا تو بازار سے بھی تو تھوڑا بچوں کے لیے کھانے پینے کو لانا پڑے گا بازار سے تھوڑی اپنے لیے بھی وہ لباس وغیرہ خریدنے پڑیں گے بچوں کے لیے بھی لباس تانان پڑے گ
ہاں
بالکل چلیں گے بچوں کو لے کے
جی جی بالکل چلیں گے اور ویسے بازار میں سے سستی بازار میں سے آپ کیا کیا خریدو گی مجھے بتا سکتی ہو آپ
بالکل بچوں کے لیے کھلونے لے آئیں گے کچھ کھانا پینے کا سامان لے آئیں گے بچوں کے لیے سوئیاں لے آئیں گے ادھر سے اور وہ لے آئیں گے بچوں کے لیے سربتیں لے آئیں گے اور تھوڑا سا لباس لے آئیں گے کچھ بچوں کے لیے بچوں کا صحت بھی ہو جائے گا کھانا پینا بھی ہو جائے گا اور گھومنے کی بھی ہو جائے گی تھوڑی سی ایک درجی کے پاس بھی جانا ہے مجھے اپنا لباس کے لیے
اچھا جی
ا نماز بھی بالکل نماز بھی وہ نہیں ہے ابھی نماز جوہر کی نماز ہونے والی ہے سر کی بھی ہونے والی ہے جوہر کی بھی ہونے والی ہے نماز کر کے ہی چلیں گے پھر بازار کو
ہاں بالکل نماز کرتے ہی چلیں گے وہ نماز پنے والارے لی ضروری اس کے لیے تو کیا کہ ات نے بھی بھیج
سب ہوگا ہاں بالکل ہاں اللہ کا کرم ہوگا تو پھر سب ہو جائے گا اللہ کا گرم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں بالکل
ہاں جی بالکل
بالکل ب ماشاء اللہ اللہپ گرم ہو جائے بس
ہاں
بی سب بے شک وہاں تو یہ سب ملو اتنی خوبصورت وادیاں ہیں وہاں سے تو آنے کو من ہی نہیں کرتا دللی ہی ادھر چھوڑ آے ہیں اتنا اچھا ہے وہاں پہ کشمیر میں منالی میں وہاں تو سکون کہ لمحے بھیتےتے ہیں بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں وہاں تو اپنے گھر آ جاؤ پر دل وہیں رہ جاتا تا ہے بالکل
ہاں ج خوبصورت لمحے ہوتی ہیں وہاں پہ دو ہیا صی رہتی ہیں
کل پین ک کچھ یادیں لمحے وہاں مسجد بھی ہے سندر سندر مسجد بھی تی ہے ادھر وہ بھی ہوتے ہیں ہاں بالکل کوال ادھر ادھر کی چیزیں بہت سندر سندر ہوتی ہیں ادھر کے وہ اونچے اونچے پیڑ ہوتے ہیں بہت سندر سندر چیزیں ہوتی ہیں انشاء اللہ وہاں جا کے تو جنتی ہی نصیب ہو جاتی ہے
ہاں جنت سے بھی زیادہ
بالکل جنت نصیب ہوتی ہے وہاں جا کے تو اللہ ک سو کرار بس ایسے ہی چلتا رہے مالک کا میرے کا سب صحیح ہو جائے گا اور چلیں گے میرے ہاں بالکل میرے سو ہاں بالکل میرے سو اور کو بھی چھٹی ہے ہاں چھٹی ملنے والی ہے میرے سوور کی بھی تو پھر وہ بول رہے تھے کہ سبھی چلیں گے بچے بھی سمجھدار ہو ہی رہے ہیں تو ساتھ میں ہی چلیں گے اور وہ کھانا وانا لے کے چلیں گے ساتھ میں بچوں کے لیے
بالکل جبات لیے
ہاں امی بھی ہے گھر میں وہ گھر سنبھال لیں گی ہم لوگ گھومنے پھرنے بچوں کو لے چلیں گے
ہاں پہلے سستی بازار میں چلیں گ پھر وہاں سے کہیں گھومنے چلیں گے
وہ بالکل امی ابو کے ساتھ چلے آئیں گے بس ان نے کہا نے کہا ان والا ہے وہ کب کا ہے ن کا ابھی ہونے والا ہے ابھی ہونے والا ہے نا وہ ایدی سے پہلے ہونے والا نے کہانا پپو جان کی لڑکی کا ہاں بالکل پپو جان کی بیٹی ہے نا وہ آپ کو بہت ا بلا رہی تھی کہ ان کو بھی ساتھ لے کے آنا ہوگا
ہاں جی بالکل بالکل چلے کن کاپ کو کل کے
ہاں نکاح کے لیے بالکل اچھے اچھے کپڑے خرید لیے ہیں ہم نے اور مزید اور بھی مزید تیاریاں کریں گے کچھ پر کشمیر ہاں کشمیر جانے سے پہلے کشمیر جانے سے پہلے یہ سب ہوگا
ہاں جی بالکل
ہاں دعوت پہ آنا پڑے گا آپ کو دعوت پہ آنا ہے دعوت ہے نا اس کے اں ابو کے یہاں دعوت میں بھی آنا ہے بالکل ہاں دعوت میں دعوت کے بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں ابو کے یہاں پر ابو نے آپ کو ب بلوایا ہے بول
ہاں جی بالکل بالکل آئیں گے ابو نے ہم کو پایا ہے تو ہم بالکل آئیں گے یہ پ سبھی سے لگے ہیں تیاری کرنے میں
بالکل ہاں بالکل بالکل کو تو اللہ حافظ ٹھیک ہے نا آنا جوڑو ملاقات ہوگی پھر
ہاں